السلام علیکم
السلام علیکم بھائی جان باہر نکر گیا ہو تھوڑا یار السلام علیکم بھائی نکل کیا ہو یار تھوڑا یار کیا پ پرھدے میں نہیں یار آپ آواز کٹی تھی یار ا بھ اس لیے
ا پردے میں نہیں ہے ا تو لائٹ وائٹ بھی نہیں ارے وہ جناب پردے میں رہی ہو لائٹ آ رہی ہے پر مطلب گرمی اتنی بنگر پڑ رہی ہے ادھر اوپن میں بیٹھے ہیں باہر
ہاں وہ تو کروں مس تو ہے ایسے آج کل وہ ن لوگوں کا آج کل مطلب کہتا م بر ایسے کرتے ہیں لوگ آج کل کا ہ صحیح بات ہے کام نکلنے کے بعد اور کھانا وانا ہو گیا
ج کانا ہو کیا نمٹگ کھانا پ کے
کیا ایسا کیا کھلا د ہماری بابھی جان ہکو ارے ہماری بھ بھی جان سے کیا کھلا دے آ و جگی مطلب ڈگارے پہ ڈگارے لے رہے ہو
ارے بھائی جان کہاں ملتی ہے یار آپ جیسے پ مطلب کوالٹی کے کھانا کھانے والے
ارے ہم ترے غریب آدمی بے روزگار آدمی ہم کیا کہساتے ہیں گے ار روزگار چاہیے جبھی تو اچھا بنے گا ارے بوٹی وٹی کا گ ہے ہو اس لیے ایسی بات ہی آ رہی ہے آپ کو ارے بوٹی وٹیھا گ ہے ہو ایسا لگ رہا ہے میرے کو
بوٹی نہیں کھائی سوٹی کھائی کچھ بھی نہیں نکا بس سادا سمپل کڑی کھائی ہے ج
بریانی کھائی ہوگی ارے آ تو سج مہمان نہا آ رہے تھے میں تو میں ارے آپ تو مہمان آ رہے تھے آپ تو ایسے مہربان رہے ہوں گے صاحب بھابھی جی ارے وہی نہیں سکتا یار مہمان آئے تو کچھ خاص طور پہ دعوت ہوئی ہوگی آ
داوت ت سویرے تھی دت تو لڈو بٹیت سویر ہو تو
اور کیا واد ہے صاحب آنند ار کیا لڈو باٹی پڑا اور بامڑو گیا نہیں کرو تم بھی گجب کرتا ہو یار
ارے نہیں جناب آپ کو کیوں بلیںے
ہاں کیوں بلاؤ گ صحی بات ہے
ہوں
وہی بات کیا بھائی جان آپ کائی کو نشٹا ہے ہاں نہیں آپ فائیو اسٹار بول رہے تھے نا پھر میں نے ابھی چیک کیا ون اسٹار نکلا وہ بھی
ا وہ بھی
ہاں وہنس
میں نے سوچا ن نیچے نیچے آتے نا چھوٹے چھوٹے اسٹپ
ہاں ہاں نہیں نہیں وہ کاغذ بھی اسٹار لکھ رہے ہیں نا فائیو اس میں نہیں وہ کاغذ میں لکھ رہے ہیں نا فائیو اسٹار اس میں سے جو جتنے ریٹ بھرے رہتے ہیں نا انے اسٹار مانے جات کہ وائٹ تو پورے پانچ ہے بھرا ہوا ایک ہے ریڈ تو ایک ہی ہوا وہ تین بھرے رہتے تو
اورا اچھا م ل د ت اسار تو ہاں
میں ک ہی دیکھھی کیا کل پوری مانگ لو مطلب یہاں کی دکان میں دیکھے ہیں ہم تو سیمسنگ کا جو فور اسٹار تھا نا سترہ ہزار کا تھا ایک سو پچاسی لیٹر یہ اپنا ایک سو تیاسی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں ہے کیا
کیا پرغ پڑ رہا ہے جی اس میں
تھوڑا بہت ہلک سا چوڑا گیس بیس سے ہلکا سا چوڑایا لمبا میں بای اسٹار کے اوپر کا وہ تو سیم ہی ہے
اور آپ بول رہے تھے کہ چھوٹا ہے چھوٹا کھایا ہے وہ تو بٹائیے
ارے نہیں آ چھٹا ہے لیکن اس سے ہمارے پ وہ ہے نا اس سے چھوا ہے یار اس لیے میرے کو چھوٹا لگی ی تو سو ہشا پلسر چلائے گا اب پلسر چلاتے چلاتے تیرے پاس وہ وہ نہیں آتی وہ پیڈل دینے والے کیا بولتے پھر وہ کیا بولتے وہ پکڑا دیتے پھر تو اب میں ہمیشہ جو اس کو جو یوز کر رہا تھا نا کیونکہ تھا تو نہیں ہمارے کچن میں ہی تھا اتنے سالوں سے تو وہ کیا بولتے ہیں م لگ اس کو ہمیشہ ہاتھ اس پہ جما ہوا ایک دم سے چھوٹ ارے ڈبل ڈور تو نہیں ہے لیکن اس ریٹ ابھی اٹھارہ انیس کی ہو رہی ہے جب انہوں نے وہ لیا تھا سوڑا کا تو گی تھوڑایا تھا تو تین ہزار تو پل سائز صحی ار اس وہ بات ہے اور اس کی مضبوطی اس کی چوڑائی لمبا ہے مجوط ہے تو پرک پڑا ہے نا تھوڑا سرہ بیس تو ہی صحی
ہوں نہ ہو تو
ہاں تو اس بجی سے گ وہ ہاتھ ابے دھیرے دھیرے اس کو لیں گے گ اس پ ہات جم جائے گا تو
ارے چھ ہے کوئی دقت نہیں چالو کر لیس
ڈال دیا نا صفائی کے لیے چل رہا ہے نا
کو اسٹیبائزر وہ کو اسٹیبلائزر کون سا بتا رہا ہے اس میں یہ
کون سا ہے فوٹو کنچ کا رہتا ہے عشر بھائی فو کھینچ کے بھیج جب تو مجے بھی نہیں پتا
وہٹ بتا رہے وہ فشٹ کر لگ رہے ہیں نا اس اسی میں دیک
اوپر
ہ
اپر تھوڑی وہ تو پیچھے مشینیں وغیرہ سب تو ارے مشین تو پیچھے اس میں نہیں بول رہا ہوں میں ہلو
ہلو
ہاں من کی مشینین تو پیچھے بھائی جان
مشین بھی اسب جچا اچا
بس اسٹیکر پہ لکھا ہوا ہے اسٹیکر تو تو ہی پڑ لینا وہنا دوبارہ اسٹیکر کا اس کے پھر تو میں دوبارہ
نہیں وہ بستے بس ج کو سا بس لائبریری سے لکھا ہوا ہے اس نے
دیکھے میرے کو دیکے تو دیکھے میرے ماں نے بال ب چ کرنے تے ابھی کھولتا ہوں رک جاؤ بائی چان ایک منٹ تو ہاں نیلے کرن میں لکھا ہوا ہے سیمسنگ ان بلٹ ٹیبلزر ایک سو تیس وارڈ سے تین سو وارڈ یہ تو نیو ہے جیے کم سے کم ایک سو تیس وارٹ ہے نا وہاں سے ایک سو اور تین سو وار تک کی بجلی کے بیچ میں یہ مطلب ہے نا جھیل سکتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے میگزم تین سو وارٹ اور منیمم ایک سو تیس وارڈ اس کے بیچ کی بجلی میں چل جائے گا ہے
ایک سو تیس کے نیچے اگر جورلڈ وولٹٹیج آئیں گ نا اس میں نیے
ہ ہاں اس میں نہیں چلے گا یہ اس کا مطلب تو ہاں یہ تو کل میں دیکھ کیا تھا توم بہت کچھ میں جس کو ل کے گیا تھا نا وہ بندہ کیا ہے پہلے فریج کی دکان بھی کام کرتا تھا مطلب ان کی دکان بھی کا کرتا تھا وہ چنچلوا لے کے بھی تھاپ فریج کو کولر مطلب ایک کہسائڈے اس کے نکاح کے آئٹم بیچتے ہیں وہ
ہوں
تو اس لیے وہ کیا ہے سارے نکح کے آئٹم بیٹتے تو اس کو جانکاری بھی ہے تو اس لیے اس کو میں لے کے گیا ھر تو اس نے میرے کو بہت سی چیزیں بتائی تو پہلے نے نے گھر کو بلایا گھر پہ بلایا پہے میں نے کہ اس کو دیکھ اس نے یہ دیکھا اس بار میں میرے کو بتایا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا یہ رہتا ہے یہ رہتا ہے اتنے واٹ یہ مطلب مے کو یہ نہیں پتا کتنے واٹ کتنے لیٹر کا ہے یہ اس نے بھی بتایا میرے کو چیز
ہا
ہاں تو نکال لیا بھائی ن کیا کرےا وہن ہمیشہ ارے اس سے چھوٹا لگتا تھا نا دقت یہ تین میرے کو یار اور تھوا ہلی اس کے اندر کی ہےا وہ تو اڑگی لگتی ہے مے کو یہ چوٹا لگتا ہے چوا تو اپ ایڈجسٹ کر لیں گے ہلک لگتی ہے نا تو کہ نہیں ایسے کریں گے آگے جا کے بھی نہیں لے جیں گے بعد میں یہ تو ریسی ہو جائے گی نا خراب تھی جب لے لیں گے اور کیا اور کیا ابھی تو کل اوپن کر لیں گے سوموار کو
ہ میں نے تو سوچا وہ اپنے وہ آتے ہیں نا چھوٹا دکانوں میں رکھا رہتا ہے اس ٹائپ کا م نے تو بت جانا تھا کوئی دقت نہیں اس چلا تو کون سا بڑا ہے یہی ہے
مطلب گھلو، وگیوں ن ساری چوٹا ہےس اچھ اچھے اچے آ ہیں گریب کے اب یہ کوشن آئے ہوئے اسٹ کل میرے کو مطلب سوری اس میں ایے ہیاا یوز نہیں کرتے اس کے لیشا چوئیس مطلب کیا بولتے ہیں چوئیس ہزار کا تھا ڈبل ڈور ماشاء اللہ کیا فیزا کیا بتاؤں آپ کو
ارے وہ تو جتنی پیس جائے گی
ہو جائے تو ایسے چل جائےیں
ہوں
لیکن ہے نہیں اپنی اپنی گودڑی
ا مہربان ہوتاب تو ن
ہاں وہی بات ہے اور کیا اب آپ جیسے کیا بولتے ہیں امیر آدمی تو لا سکتے ہو آرام جیسے ایسے غریب آدمی کہاں سے لائے ہو ود بھائی جان پھر بھائی جان محتر مل کا تبہارا گولول آیا گیا اگلی والے میں چلوں گا اگلی والے مچے رہیں گے سنو پ کے بھائی جان کے گوں بی بھیچنا ہوں نا تو جسے میرا وہ دوست بول رہا ہے نا تو اس کو اپن دکھا سکتے ہیں جیسے آپ کہ وہ وہ دوست ہے نا ان کو ایر بھیجنا ہوناا تو اس کے فوٹو ووٹو منگو لےینا میرے دوست ہے نا اس کو بھیج دیں گے اس کو دکھا لیں گے اپن
ارے وہ تو پھر تلدین ہو کے ل چند پھر تو وہی سیمسنگ وہی کوالٹی ہے دونوں پہ وہ تو یہ تیرا موب تیرا ہے نا سیم وسح ہی ہے یہ بس بھی
اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں وہ تھوڑا بس یہ ہیی تو ترال کپل کا اپ گریڈ لے لیں مے دسے کیک جیسے میرا مالک دس گیارہ کا ہوگا نا تو تو تیرا کیا ہے وہ بارہ پیرا کہ ہو گا
ہاں وہی ہے ہزار دو ہزار کا انتر ہے کیول
ہاں یہ کیونکہ میں نے بھییٹ د کی تھی تو اس میں انہوں نے اب تجھے بتایا اس ٹائم دھونی کا کے ٹائم تو سارے سامان لیتے ہوں کم سے کم کر کے ریٹ
ا دس ہزار
گیارہ پانچ سو
ہوں گ
گیارہ پانچ سو لیٹسٹ کی ہاں اس میں نہیں میں نے اس میں بل دیکھ لیا اس میں گیارہ پانچ سو لکھی کییٹ چھ ہزار کا پلنگ ل کہ آد آ جا پلنگ ہم نے چینج کر لیا تھا کی ان کا سنگل ویئر تھا چھوٹا چھ ہزار کا چھ ہزار ٹی وی ت یہ ٹی وی بھی چینج کر لی تھی اپ نے کیک پاپا وہ گئے تھے نا بہر پک گئے تھ بھائی جان اور آپو جان گئے تھ تو انہوں نے بتا ب تو ہمارا جو بجٹ ہے نا دکھا ہے اب ہم نے آپ کو دکان دے دی بتا دی آپ مج آ گی جو چینج کرنا وہ کر لینا لیکنہوں نے پھر کیاپ پلگ ڈبل بیٹ لیا تھا کٹی بھی بھی تھوڑیی وہ پرا ساھے تیرہ کے آس پاس کر لی تھی ب انوں نے
ہوں
م نے ٹی وی بھی چھ کی تھی میں نے بھی چیک نا سامان اگ لسٹام کو اسس
میں نے تو دیکھی کچھ بھی دیکھ ارے تو تو سوفاوپ لے رہا ہے تو کوئی بتا د
ارے میں جاتا نا جس گیارہ پانچ سو کا تو تھا صحی اس ٹائم تین چار ہزارپ رکھ کے لڑا لے کے آتا ہ میں تو اس کو ہی ابھی میں مطلب اس کی وہ کل ہے نا سوفا سوفا تو میں ڈھونڈ رہا ہوں تل تو آئے د ن
تو لے کے کیا میرے تو آئے تھے نا
اچھا بیچنے کے لیے بول رہا ہے ہلو اچھا اچھا اچھا منا بھائی خریدنے گے ٹھیک ہے جب تو وشنو سے وشنو کے پاس پڑےونا خریدنےکلے بیچ نکلے پوچھو کسی سے یوں ہ م مطلب ایک تو بڑا والا ہے دو چھوٹے ہے نا
ہاں
تو کتنے میں کالنا ہے کیا بتاؤں بتا
دیکھ لے تھیرے کھر
تو بتا کیونکہ میں ان کی ابھی پلنگ لے لیں گیرا پچھلے سال جو سمپل والے پانچ کے تھ اور اچھی کوالٹی بڑیا مطلب پیسنے ب سات سات ساھے سات پیر اس کے اوپر تو جتنا جاؤ جتنا ہے
ر میں پول ڈال دوں ت رہے
وہنا سمپل والے تو پانچ کے تھے کیونکہ تھھینے میں تو مطلب ڈھائی تین سے ہاں لکڑی کے تین سےسے کچھ اسٹارٹ ہے ہے میں
لکڑی کا نہیں ہے وہا میری لکڑی کا نہیں ہے
تو پلائیگی تووں گے نا وہ ڈ فوٹو ڈالنا دیکے دیکھیں گ ڈا نا
بھائی تیرہ چودہ ہزار کی ریٹ بتا رہے ہیں وہ تیرہ چودہ ہزار کی ریٹ بتا رہے ہیں ہ
ہاں اتنے تو پھر مہنگے مشکل دیک کہ آ کہ تیرہ چودہ ہار آھے بھی گے کیک کسیجھے بتا ہے پرانی چیز کا سب سےدا گے ہےب اتنی مہنی چیز جائے گی نہیں آدھی
گولکاٹ کلدیپ
کیا پورا ہو گیا خدا حفظ
ہوں خدا حافظ